ہلو
ہلو ار تھ
ہاں بولیے سلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے ہیں
سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ الحمد للہ کہاں ہے ا تو گھر ہے
اور سب بتائیے کیا خیریت گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہے سب بچے لوگ سب ٹھیک ہیں
سب اللہ کا شکر ہے اور کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں پڑھانے جائیں گے ابھی اور کھانا پینا کھا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بھی
ہ بابو جاحب بچن لوگ
ہوں سب ٹھیک ہے بچن لو سبٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں آج کل کچھ کام ہو رہا ہے
ہ کاٹ بول
بول رہے ہیں اور سب کیا کر رہے ہیں اب کہاں ہیں
ہ گھر ہیں ابھی کھانا وانا کھا کر کے تھوڑا سا لیٹے ہوئے ہیں
ہ یہ بچوں کا انتظامات میں لگ رہتا ہیں پریشانی تو بڑھتی ہے کبھی کبھی
اچھا چل رہا ہے مدرسہ کتنا بچن آیا ہے ابھی نرس میں
ابھی ہے میرے پاس لگ بھگ ابھی مقامی بچے بیرونی بچے ملا کر کے لگ بھگ میرے پاس ابھی جس کا کھانے پینے کا معقول انتظام بھی کرتے ہیں رہنے سہنے کا صہن بنایا ہوا ہے دلان ہے ہال وغیرہ سب انتظام کیے ہوئے ہیں بچوں کا کال بھی آتے رہتا ہے بہت زیادہ لیکن ب داخلہ فیس وغیرہ کم ہی کر کے لیتے ہیں
کھانا پینا کے لیے اس کا رول
کھانا پینا کے لیے سب باورچی وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہیں اور عالماں لوگ بھی ہیں سب اپنے اپنے طور سے پڑھاتی وڑھاتی بھی ٹھیک ہے لوگ اپنے حساب سے ادادیہلہ ثانیہ سال سار ابھی تک کی پڑھائی ہوتی ہے یہاں
اچھا
کام بھی سب ٹھیک ھاک بھی ہوئے ہیں
ہوں
ہ آپ بتائیے کہاں کیا ہو رہا ہے آج کا
کچ میں وہی پانی واللا چل رہا ہے
ہوں
ہاں امی سب ہے
آ
امی
ہاں ا بھی لوگ سب ہیں گھر ہی پہ ہیں سب کھانا وانا سب تناول فرما رہے ہیں ہم لوگ وعلیکم السلام آپ سب ٹھیک ہیں ج سرداو والاگندا
امی ٹھیک ہے نبھ
ہاں سب سب سب لوگ ٹھیک ہیں سب خیریت سے ہیں سب س کرم سے بول ب
ہمملہ کی فصلیں احسان سے سب سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں اور ا سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے اللہ تعالص احسان ہے
چلنا چاہیے
کام ہو گیا اوپر میں سب
ہوں سب دالان وغیرہ ہال وغیرہ سب معقول انتظام دیے ہیں اسی وجہ سے حج اللہ فضل الکم سے روزانہ داخلہ ایڈمیشن کے لیے کال آتے رہتا ہے بہت دور دراز کے بھی رہ رہے ہیں بچے لوگ مقامی بھی ہیں بیرونی بھی ہیں طلبہ حضرات سے پڑھتی ہیں سب ٹھیک ٹھاک سے کوئی دقت نہیں ہے
اور کبھی ٹیوشن وغیرہ بھی کراتے ہیں الگ سے
ہاں
بچن بچن کو ٹیوشن وغیرہ بھی کراتے ہیں الگ سے
ہاں ٹیوشن بھی کراتے ہیں پااکی ہے یہاں سے لبے روڈ مطلب لگ بھگ دو تین کلو میٹر کے دوری میں ہے ٹیوشن بھی جاتے ہیں اردو عربی اور کاپی وغیرہ لکھواتے لکھواتے ہیں پڑھاتے ہیں قاعدے سے پڑھاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے پاس بچے لوگ مطلب طلبہ حضرات جتنے بھی ہیں دھیرے دھیرے بڑھتے جا رہے ہیں
ج
بڑھ کر کے بہت مطلب زیادہ بچے ہو گئے ہیں میرے پاس
ٹیوشن میں کتنا بچے رہ
ٹیشن میں لگ بھگ میرے پاس پینتالیس بچے ہیں جو روزانہ اپنے گھر سے آتے جاتے ہیں پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں اور جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہاں پہ بیرونی بچے یعنی باہر کی بچیاں رہ کر کے اور پڑھتے لکھتے ہیں اور ان لوگوں کھانے پینے کا بھی معقول انتظام وغیرہ رکھے ہیں بیرونی کا مطلب باہر کا بچن ہو گیا سب آتا جاتا ہے
اسٹاف بھی ہیں باہر کے
میںی
پڑھانے کے لیے اسٹاف بھی ہے نا
ہوں عالما لوگ ہیں باہر کی علم لگ بھگ ہم مطلب پچاس کلو میٹر دوری کی ہے ایک ہے اور لوک بھی ہے مطلب اسٹاف لوگ ٹوٹل مطلب رہنے والی اسٹاف لوگ رکھے ہیں آلو ہمار لوگ پانچ اسٹاف ہیں میرے پاس
اچھا
بہت اچھا تعلیم دے رہی ہیں اسی وجہ کہ شہرت ہوتے جا رہی ہے دن بہ دن
تو ہندی بھی انگلش بھی ہندی انگلش بھی ہے اس میں ایڈ
کا بھی انتظام رکھے ہیں وہ الگ سے مطلب مطلب آتے ہیں اور الگ سے تعلیم دیتے ہیں ان لوگوں ہندی انگلش میتھ کا بھی انتظام رکھیں کی ط ہوں آتے جاتے ہیں اور عاللما لوگ جو رہتی ہیں وہ لوگ جو تعلیم دیتی ہیں لوگ رہتی ہیں رہ کر کے یہیں ان لوگ کا کھانے پینے کا انتظام سب یہیں دیتے ہیں
اچھا
شہرت ہو گئی ہے یہاں سے قریب ہم کو لگتا ہے کہ بہت دور دور لوگ جان گئے ہیں اور شہرت بھی ہو رہا ہے نام بھی ہو رہا ہے
ہوں
اور بتائیے اپنے بارے میں کیا کر رہے ہیں آج کل
ابھی تو فی الحال ویسا نہیں ہے کچھ لیکن جو بھی ہے اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے کسی طرح
نہیں کسی بھی حال میں اللہ کا جس حال میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو رکھے حال میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر احسان کرنا چاہیے نہا شکری نہیں کرنا چاہ چاہیے اللہ جس حال میں انسان کو رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے
اور بھیا کے گھر ڈھلا ہو ل گیا سب
ہاں وہ سب تو ان کا ڈھلا گیا لمبا چوڑا ایریا میں تھا ہ ب گیا
ہوں
بچے لوگ کہاں پڑھنے جاتے ہیں کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں اپنے بچے لوگ
آپ کے بچیاں لوگ کہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں لوگ
اسکول میں یہی ہے پاس میں ہی ہیں پرائیویٹ اسکول ہے شکھا نکیتن اسی میں دونوں جاتی ہیں
اردو تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں ان لوگ
ہاں مدرسہ وہی آ تھی گھر میں ٹیوسن وغیرہ
اچا ٹیوشن وغیرہ چلتا نہیں ضروری ہے دینی بھی تعلیم ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ضروری ہے چونکہ بینی تعلیم ضروری ہو گیا دنیا کے لیے اور دینی تعلیم دنیاوی تم ہو گیا اور دنیا کے لیے ضروری ہو گیا اور دینی تعلیم آخرت کے کے لیے ضروری ہو گیا وہ بھی ہر حال میں چونکہ انسان کو بچے جب بچی رہتی ہیں تو اس کو بچی ہی سے اگر دینی تعلیم دیا جائے تو اللہ و رسول کا اس کے اندر خوف رہتا ہے اور خوف جب رہے گا تو وہ غلط قدم اٹھا نہیں سکتی ہے بچی تو اس کے لیے اس کو نا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم بہت ضروری ہے اس دوڑ کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہی تو دور جو دور چل رہا ہے میں یہ دور تو ختم دور چل رہا ہے اس میں ایک دم ضروری ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرائیں اپنے بچیاں ہے نا
ہوں فلک تو پسیا وتیا سب کرنے جان گی
اچھا فاتحہ فاتحہ خانی بھی کر لیتی ہے نا
پاتیاں کھانانی شروع کر دی گھر میں
یعنی نماز فاتحہ اور جوذبح مرغی وغیرہ ہوتا ہے تو کر کرنا بہت ضروری ہے چونکہ باہر سے بلانا مشکل ہوتا ہے ہے کہ نہیں موسم کس طرح چل رہا ہے موسم تو مطلب لگتا ہے کہ موسم خراب ہی رہا آج کل بارش وورش ہو رہی ہے ادھر میں نا
بارش تو کل ہوئی تھی ابھی تو بہت تیز دھوپ ہے
ہاں برسات کا موسم میں آ گیا تو کبھی دھوپ کبھی گرمی کبھی بارش
ہاں
پانی والا وہ فلٹر پانی والا مشین وغیرہ ہے
ہاں ہاں فلٹر پانی ہے فلٹر پانی ہے مارکیٹ میں جاتا ہے
اچھا اچھا اچھا اچھا دکان دکان پے کون جاتا ہے آپکو وغیرہ میں جاتا ہے شادی ہاں شادی خانہبادی وغیرہ جب ہوتا ہے تو اس میں بھی جاتا ہوگا نا
ہاں ہاں
بہت اچھی بات ہے
گاڑی سے اپنا لے جاتا ہے کوئی اسٹاف ہے
نہیں نہیں ضروری ہے بجنس ہے خرید و فروخت کا ہو چاہے کوئی بھی ہو سب ضروری ہیں
ہاں ٹھیک ہے پھر یہ ہے نا یہ جو ٹھنڈی میں ہم لوگ دقت پھر ہوتی ہے نومبر دسمبر میں
ہاں اس وقت مسالہ یہ ہے کہ کہ دقت پریشانی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گرمی اور دھوپ میں لوگوں کو زیادہ پانی پینا ہوتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں کم ہو جاتا ہے
اس وجہ سے کوئی بھی بجنس پانی کا جو ہے نا پانی کا جو ہے نا سو ٹھنڈی میں ٹھپ ہو ہی جاتا ہے کم ہو جاتا ہے مطلب
اب جائیں گے اب میرا بھی ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا ہے یہاں سے تین بجے نکلتے ہیں اس کے بعد تعلیم بچیوں کو دیتے ہوئے پھر اس کے بعد پھر ادھر ہی سے جہاں مدرسہ چلتا ہے وہاں کے لئے سبزی وغیرہ یا جو بھی کھانے پینے کا جو انتظام کرتے ہیں وہ سب لانا ہوتا ہے لاتے ہیں کھانے پینے کا سامان وغیرہ بچیوں کے بچیاں خوش رہتی ہیں اللہ تعالی کا فضل احسان ہے جو بھی بچیاں ہیں نا گارجین حضرات بھی ہیں ان لوگ بھی آتے جاتے رہتے ہیں ملتے رہتے ہیں بچیوں سے بہت نام ہو رہا ہے بہت مشہور ہوتے جا رہا ہے دھیرے دھیرے بہت اچھے چل رہا ہے ہم سوچے نہیں تھے کہ لیکن اللہ تعالی و برا تعالی کا بہت خاص فضل کر رہے ہیں بہت اچھا چل رہا ہے
ہاں
میری اہلیہ بھی ہے وہی چلاتی بھی عالمہ ہوئی ہے پڑھی لکھی بھی ہے خود چلاتی ہے اپنے اپنے حساب سے وہ چلاتی ہے بہت اچھا چلاتی ہے
کام ہے اپنا ہے گھر میں تو پھر
ہوں
ہوں
اور سب باقی ٹھیک ہے نا گھر میں خیریت وغیرہ اس لیے کہ میرا ٹائم بھی ویرہ
اچھ ٹھیک ہے
وقت بھی ہو جائے گا اس لیے کہ کھانا پینا کھائے ہیں اس کے بعد کیلولا ہوتا ہے کیلولا مطلب آرام کریں گے کچھ دیر بعد آرام کرنے کے بعد پھر ہم یہاں سے نکلیں گے ٹیوشن پڑھا کر کے تو پھر واپس ہوں اور باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے نا گھر میں
ہاں
ہ چلیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کچھ لوگ آئے ہوئے بھی ہم سے ملنے کے لیے تو ان لوگ سے مل لیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم لوگ اس کے بعد ان شاء اللہ پھر بات ہوگی ہے نا
چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہے رکھتے ہیں